ہلو
ہاں بولو
ہاں کیا بول رہی تھی میں میں نے بولا پھر اس کو وہاں پہ نمبر ہی نہیں آیا اس نے بولا میں ہاسپٹل ہی جاؤں گی اب بول رہی تھی اپنی بہن کا میں بھی گئی تھی پچھلی بار پہلے ہاسپٹل ہی کمر کے لیے پھر مجھے وہیں پہ ایکسرے بھی کیا بولا نا میں اس ڈاکٹر نے بولا کو کمر میں مگر آپ کو زیادہ گردن میں ہے پھر مجھے دوائی تھی لیکن مجھے پھر تھوڑی سی ہو گئی فرق میں نے سوچا اب دوائی چھوڑوں گی تو مجھے ہو جائے گی فرق لیکن مجھے ہوںی بھی نہیں مطلب دوبارہ گئی ہی نہیں پھر یہاں یہ پہ ہے نا باہر یہ ڈاکٹر ایک وہ بھی ہڈیوں کا ہی ہے باہر بیٹھتا ہے وہ میں پھر اسی کے پاس گئی تو اس نے بھی مجھے دوائی دی پھر اس نے مجھے بولا کہ جو آپ کا بیبی مطلب دودھ پیتا ہے آپ کو زیادہ مطلب جتنا ہو سکے آپ کو اتنا کیلشیم کھانا ہے اب کیلشیم کی دوائی کنٹینیو رکھنی ہے اس نے مجھے بولا آپ کیا اس نے بولا کہ آپ کیا کھاتی ہو ایک دو ٹیبلٹ کیلشیم مطلب ایک ٹیبلٹ کیلشیم کے دن میں آپ کھا دو تین
اچھا ٹھیک
اور کیا اسنے بولا آپ دو تین کیلشیم کھاؤ ٹیبلٹ ائے جو یہ دودھ پیتا ہے بچہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے ہڈیاں کو پروابلم بس پتہ نہیں کہ کیا کرے گا میں نے پھر کھائی بہت ٹائم تک کھائی پھر میں نے پھر میں نے وہ بھی چھوڑ دی دوائی ختم ہو گئی مجھے فرق ہو گئی تھی لیکن پھر مجھے لگا مجھے ہو گئی فرق لیکن آپ مجھے زیادہ ہی ہو گیا
زیادہ ہی ہو گیا ہاں یہ ہوتا ہے واپس پھر آتا
اور کیا جب تک اس کو ریسٹ کرتے ہیں دوائی کھاتے ہیں تب تک ہی فرق رہتی ہے
میرے پاس ایک جوک ہے سننے کے آپ سنو گی دیکھو آپ آپ لڑکیوں کو مطلب میں آپ لوگوں کا بولوں گی دودھ دینے سے کیلشیم ختم ہوتا ہے مرد کون سا دودھ پلا رہے ہیں ان کا ہی کیا وہ میری ہے نا کزن یہاں کوکج باغ میں تو اس کو بھی کیلشیم پورا وٹامن ڈی پورا ختم ہوا ہے اب اس کو ڈاکٹر نے ریکمنڈ کیا ہے اب دھوپ میں بیٹھو
دیکھا
ہاں خدا کی قسم
ہاں بولتے ہیں نا اس سے بھی ہڈیاں ہو جاتی ہے مض
اس نے بولا اتنی اس نے بولا اتنی گرمی میں میں پورا دن دھوپ میں بیٹھتی رہتی
دیکھا
پلادین ہوٹ کیا
ہمم لیکن بولتے ہیں مطلب یہی اسی دھوپ میں بیٹھنا چاہیے وہ جو ونٹر کی دھوپ ہوتی ہے نا اس میں نہیں
وہ کہ اس میں نے ہاں اس میں نہیں اس میں لیکن ایک بات ہے نا خ اس نے بولا میرا دماغ ختم ہو گیا ہے دھوپ میں رہتے رہتے مجھے پتا ہی نہیں اب میں کیا بولتی ہوں دوائی بھی خرچ ڈاکٹر نے ریکمنڈ کیا ہے ضروری
اس کو یہ اس کو کیا بچے ہیں اس کو ہے نا شاید دو بچے
اس کو ہے نا دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی اس کی بڑی ہے مط تب چار پانچ سال کی ہوگی وہ
ہاں وہ بڑی ہے وہ جب آپ کی بہن کی شادی بھی تھیو تب چ تب بھی اس کے پیدا ہوتی ہوئی ن
ہاں وہ تب تب وہ ایک مہینے سال کی تھی
ایک سال کی تھی پھر وہ میرے بیٹے سے تو پھر ایک ڈیڑھ سال بڑی ہے
ہاں ہاں وہ بڑی ہے آپ کے بیٹے سے ہاں ہاں
ٹھیک ہوگی وہ آ بیٹی کب ہوئی
بیٹا بیٹ بیٹا پھر لاسٹ ایئر لاسٹ ایئر نہیں اس سے پہلے ہاں ہوا
ہاں
ابھی کو ایزان سے دس دس مہینے چھوڑ برابر ہاں
مجھے یہ بولو ب آپ سسرال میں ہی ہے
ہاں ہاں وہ سسرال میں حمزہ اور جو محمد ازان یہ ہے نا ایج گیپ وہی زئیم اور اذہان کے بیچ میں ہے اور شوبو کو اس کے ساتھ وہ جیٹھانی کا بیٹا ہوا اس ٹائم پہلے جیٹھانی کا بیٹا ہوا صبح زئیم ہوا
آپ مجھے بولو گے کیا بولتے ہیں اس کو جو اس کی بہن کی ہے نا بیٹی میری بھابی بول رہی تھی وہ بھی بات ہی نہیں کرتی اس کو پروابلم ہوئی ہے موبائل دیکھنے کی وجہ سے دیکھا وہ کتنی بڑی ہے
اذہان کی جتنی اذہان کے بعد تین دن بعد وہ پیدا ہوئی پہلے اذان ایک مہینہ ہاں یہ کوئی گیپ نہیں ہے
وہ بات نہیں کرتی ہے ابھی
نہ نہ نہ
ہماری ہائے تو اتنی باتیں کرتی ہے
ہوں ماشاء اللہ محمد ایذان کا دیکھو نا
ہاں
ہاوں
اب کیا کرے گی اب مطلب اس وہ کتنی چھوٹی تھی جب اس
اس نے پھر سے کنسیو کیا ہے آج اس کو پانچواں مہینہ ہے ہاں
مطلب اپ نے بولا یہ وہ کب سے اس کو فون دکھا رہی ہے ایک کہ اس کو اتنا بھی یہ ي ہوں ہوں ہوں لیکن یہ بھی ٹینشن ہے نا اب دیکھا ابھی سے کیا ہوگا اور کیا ہمارے بھی یہاں پہ ایک پڑوسی اس نے بھی اپنے بیٹے کو دکھایا تھا فون پہل سے پہلے سے
گائے پر لگاتی تھی جب وہ بولتا ہی نہیں تھا میں کروں گا سصو یہ کچھ
اب کرتی ہے بات کرتا ہے بات
پتہ نہیں میں نے ادھر سے اس کو دیکھا ہی نہیں وہ ادھر رہتی تھوڑا سا دور
اچھا ٹھیک
ہاں لیکن اسے ہو جاتی ہے پرابلم ہم نے آج پنیر اور ٹماٹر
اچھا ہم نے ختم کیا اپنی پکائی لیکن خالی ہونا نہیں چاہیے خالی کاٹنے کو دوڑتا ہے ان کو
ہاں اور کیا ہمیں کل تھا یہ میٹ اور آلو پھر لائے تھے وہاں سے میرے مے
کے سسرال والے آپ کتنا میٹ آلو کھاتے ہو ہم نہیں کھا تے ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھاتا ہے
ہمیں پسند ہے اوپر سے میری ماما کو مطلب لگے گا ہی نہیں اس کو ہے نا ڈائبٹیز
ہوں میری بہن بھی گیا میری بہن بھی ہے نا وہ اکثر لوگ پکاتے ہیں میٹو رالو میٹو رالو میٹو رالو ڈیڈی نے میٹ لائے اس کے ساتھ آلو ڈالے ہم سب کچھ ڈالیں گے لیکن آلو نہیں ڈالیں گے ایک دفہ ڈالے تھے خدا کی قسم سچ تھے نہ ایک دفہ ڈالے تھے مجھے اس میں وہ سمیل آ گئی
سچ میں ہمیں اتنا مزہ آتا ہے مجھے اچھے لگتے ہیں
نہ مجھے نہیں لگتا اچھا
ہم پکا د میرے سسرال میں وہ گچک چکن کے ساتھ بھی آلو پکاتے ہیں ہم نہیں پکاتے ہیں ادھر لیکن میں نے ادھر پکائے پچھلی بار اس وہی تو مزہ
میں نے میں نے فون پہ دیکھا گاؤں والوں نے مچھلی کے ساتھ آلو ڈالے ہیں
ہاں
خدا کی قسم
ہممدوارنا ڈالتے ہیں یہاں پہ میری ساس نے ادھر سی ایک بار میری ساس نے مچھلی کے سات پتہ ہے کیا ڈالا تھا
ہوں
اس نے اونین ڈالے تھے مچھلی کے ساتھ
پتہ نہیں وہ ڈالتی ہو ماما کو پتہ ہوگا
کہاں ہم نے کبھی نہیں ڈالت
ہم بھی نہیں ڈالتے ہم نہیں ڈالتے
کے سب میں ڈالتے کیا وہ مولی ڈالتے بس اور کچھ بھی نہیں یا مولی یا ٹماٹر
سر میں ھی نادرو اور یہ بینگن وہ ڈرائیڈ بینگن
ہاں وہ بھی ڈالتے اچار بھی ڈالتے ہے
آچار ہاں ایسا ہی ہماری مچھلی ہوتی ہے کھانے کے لائق مجھے نہیں پتہ تھا دوسوں مجھے نہیں لگتا مجھے دوسروں کی مچھلی پسند آئے گی
اور کیا اس نے جیسے یہ یہ چکن اور یہ پکاتے نا انڈین اور چکن ویسے ہی اس کو اسے پتہ ہے
ہ ہ ہ ہ رس کر کہ چھوڑو چھوڑو ابھی کھانا کھا رہے ہے یاد آئے گا من پھر جائے گا یہ نا ا کیا مجھے کہنا تھا میں بھول ہی گئی ہاں یہ ڈالتے ہیں نا کڑم چکن کے ساتھ مجھے بہت پسند ہے وہ
وہ ہم نے نہیں ڈالے کبھی ہم نے سب دالا ادھر ساگ بھی ڈالتے ادھر بھی ممی نے پھر ایک دو بار ڈا لا تھا لیکن کڑم نہیں
کاڈم ڈالتے ہیں لیکن وہ اتنا اچھا ہوتا ہے لیکن ہمارے گھر میں میرے اور بھابی کے علاوہ یا ماما کے علاوہ کوئی کھائے گا ہی نہیں پھر کیا اگر ہم دو چکن لائیں گے تو پھر وہ ایسے ہی پھینک تے ہیں کیونکہ چکن زیادہ ہمارے گھر میں کھاتے نہیں ہے
ام وہ چکن بریسٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی کھاتا ہی نہیں پھر ہڈیوں والا تو کھاتے ہیں
اتنا مجھے وہی اچھا لگتا ہے
مجھے نہیں اچھا
فیملی کو میں وہی کھاتی ہوں ا مجھے لیگ پیس گندا لگتا ہے
ہمیں یہاں پہ صرف میری بابھی کھاتی ہے پھر جب کوئی نہیں کھاتا ہے پھر مجھے بھی دیتی ہے ماما پھر بھابھی کو بھی یہاں پہ کوئی نہیں کھا میرے سسرال میں بھی کوئی نہیں کھاتا ہے اب میں نے ایک دو بار مطلب دو دن بار پچھلی بار میں نے وہاں پہ چکن بنائے تھے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کیے لیکن وہ سب نے کھائے اور ان کو اگر آپ دیکھو گے نا میرے وہاں پہ کیسا پکاتے سبزی کیسے پکاتے آپ کھانا ہی نہیں کھاؤ گی
ہ ہ ہ میں نے آج دوپہر میں یہی بولا تھا گھر والوں کو
ہم
ٹکی بناؤ وہ نا ور وہی ہم نے فرائی کی تھی میں نے وہی کھائی لیکن تب سے اب تک چم کروں گی اگر میں نے پانی منہ میں بھرا ہے
کیوں
تب مجھے لگا اگر میں چائے پیوں گی پھر شام کا کھانا مجھے دو تین دن ہوئے شام کا کھانا نہ کھائے ہوئے کیونکہ جب میں ایک بار کھانا چھوڑتی ہوں نا پھر مجھے جلدی موڈ نہیں آتا ہے کھانے کا شام کو کبھی کبھار مے میں دن میں بھی کھانا چھوڑ دیتی ہوں میں مجھ یہ ہنستی ہے نا ماما تمہیں فاکا دینے کی عادت پڑی ہے مجھے کبھی کبھی اچھا لگتا ہے پاکا دینا کہتی ہے میری موت تجھے ہے کتے پاپوں کے لیے ہمیں نہیںی ہے مجھے جو اب یہ میں نے آج چائے نہیں پی مجھے لگا میں کھانا ہی کھاؤں گی اب دیکھتے ہیں شام تک
اگر آپ دل میں وہ بھی ہم گھر میں کرتے ہیں نکھرے وہ یہ اگر آپ دیکھو گے نا میری ساس کیسا پکاتی ہے
کیوں آپ نی پاکاتی ہو
مطلب میں بھی پکا اب میں پکات ا میں پکاتی تھی خود ہی مگر کبھی وہ بھی پکاتی ہے نا پہلے جب میں نئی نئی گئی تھی پھر وہی پکاتی تھی وہ د دیتی تھی ایک دو مطلب فرائی کرتے ہیں نا ایک دو منٹ فرائی کرتی تھی یہ سبزی کو یا کچھ تھا اوپر سے اتنا پانی ڈالتی تھی خود بیٹھتی تھی کرسی پہ خود بیٹھتی تھی کرسی پہ اور دیکھتی تھی موبائل
ہوں ہوں ہوں ہوں
مجھے پتاہ نہیں ہم پھر کہ وہ کیسے کھاتے تھے میں اس کو مطلب ان کو سوپ ہونا چاہیے بہت سبزی میں پتاہ نہیں انکو کیا مت مزہ آتا ہے پھر
نہ
اب میں نے پچھلی بار بولا نہ اس کو جب میں گھر گئی نا یہ ڈلیوری کے بعد میں نے اس کو بولا کہ اب میں خود پکاؤں گی کھانا
لال مندی ہاں وہہ نا اچھا کیا تو کیا آپ نے ہاں پھر چھوڑا آپ کو گھر والوں نے وہاں
کہاں
یہاں مائکے میں
ہاں فی الحال تو میں ہوں وہ آیا تھا دوپہر میں آ جاؤ گھر
اچھا
میں نے بولا نہیں م اب دیکھو میں کیسے اٹھتی ہوں میں نہیں آؤں گی ابھی
اپچھا مانا
پتا نہیں بول رہا تھا شام کو آنا صبح آنا میں نے بولا نہیں اب جاؤ میں ان کو خود بولوں گی
اچھا ٹھیک ہے ہاں جب اب ابھی فرق نہیں ہوئی
کچھ بھی نہیں صبح مجھے زیادہ ہی ہوتا ہے میں صبح اٹ ہی نہیں پاتی ہوں سبح میں بستر سے اٹھتی ہوں ٹھیک
اور کس کس سے آپ فارک ہوگا نہیں چوڑا اچھا کرتی ہو ریسٹ پہ ہو یہ بات اچھی ہے لیکن آخر کار یہ فارق کیسے ہوگا اب آپ کو
پتا نہیں
انسان سوچتا ہے نا کہ اور پھر فارق بھی تو ہونی چاہیے نا
اور کیا
گیر ہو جاتا ہے انسان کرے تو کرے کیا
سر درد مرے ان سار کو کامر پہ ہی ہوتا ہے
ہاں اور کیا ہماری بابھی کو کیا تھا کامر
اس کو ہوگیا فرق
ہاں اسے آج فرق ہے الحمد للہ
آپ مجھے کرو واپس فون
ہاں ایک کروں گی تو پھر اس کے بعد کل کریں گے
ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ